ہیلو ہلو السلام علیکم کیسے ہو آپ ٹھیک ہو یار یار نیٹورک ہی گئی تھی
از نہیں ر کی
اچھا اچھا اور یہاں پر تو نیٹ ورک کی جاتی ہے بیچ بیچ میں ہاں جی میں بھی ٹھیک ہوںپ گھر میں سب ٹھیک ہے
جی سب بڑھیاب
ہاں کبڈی اچھا اچھا میں بھی ٹھیک ہوں بتاؤ آپ کیسے ہو
سچ
کیسے آپ کی
بڑھیا بڑھیا ایک دم بڑھیا
ایک دم بڑھیا سے چل رہی تھی آپ تو بتاؤ کھانا وانا کھایا آپ نے
ہاں ہاں
اچھا اچھا کھانا بھی کھایا آپ نے اچھا پکنک کدھر گئے تھے
ہم سون مرگ گئے تھے
سونمرگ میں کتنی برف تھی برف تھی وہاں پر کہ نہیں
ہاں نہیں وہاں نہیں تھی آج ہو رہی ہے وہاں پہ
اچھا آج ہی جانا تھا آج تو مزہ آئے گا آپ لوگوں کو برف میں
ہوں نہیں نہیں ہم نے کالی بہت انجوائے کیا
اور کیا کیا کیا ایکسپلور وہاں پر
ہب زیرو پوائنٹ گئے ہب فش پوائنٹ گئے ہبڈے اسکی کی
اچھا سکییکی اچھا
رافٹنگ کی بال میں گئے
اچھا رافٹنگ بھی کی
گوڑے
اچھا اچھا گنڈولا پہ نہیں چڑے
سنوار میں کیا آپ کی بہن نے گنڈولا کھولا تھا آپ کے باپ نے کھلا تھا
اچھا اچھا بہن نے کھولا تھا گنڈولا وہ چین گنڈولا
تو وہ گنڈونا ہوگل اس کو یہ کہتے ہیں زپ لائن
کیا کہتے ہیں زپ لائن ہو اب زپ لائن میں ویسے چڑھتے ا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا زپل میں ویسے چڑھتے کیا بات ہے بہت سیکھا ہے وہاں پر ہ سونمرگ میں
ہاں
کس گاڑی میں گئے تھے سون مرگ
تھر میںم گئے تھے
کس تھار میں تھار کون سی ماڈل تھی
تھار تھی ہمارے پاس ماڈل سکس والی
اچھا اچھا نہیں نکالیے بیس کیا تھا اس کا
مجھے وہ نہیں پاتا ہے
اچھا اچھا ماڈل آیا دو ہزار چھبیس سو بیس سی پتہ نہیں کیا بولتے ہو او او او
اور آبات
اور کیا میں بتاؤں گا اورا کی پتا ہو
ہاں بتاؤ کچھ
کیا حال چال ہے آپ کے بھی
نہیں
کہاں اور اب بھی بڑھیا کہاں کہاں ٹرپ کیا ہے آپ لوگوں نے
آپ ہم آپ ہم لداخ جائیں گے کچھ ٹائم کے بعد
اچھا اچھا کتنے دن جاؤ گے لداخ آپ
ہم چار دن کا ٹرپ لیں گے
اچھ اچا کس گاڑی میں لوگ اس چار دن گن ٹرپ
ہاں بائکس پہ جائیں گے ہم نہیں جائیں گے ایسے
اچھا اچھا بائک بائک آپ کے باپ میں لائی تھی
اج میں بائک پہ جائیں گے نا ملتی ہے نا رینٹ پہ
اور رینٹ بھی وہ تو بہت ہو جائے گا وہ تو کم سے کم ہو جائے گا چھ دن کے لیئے یہی بارہ ہزار تک
ہونے تو
ہاں تین بائیک پ ہو گیا چوبیس چوبیس ہو گئے تیس تھرٹی فور تھاؤزینڈ ہو گیا ٹوٹل چونتیس تھاؤزینڈ
اور آپ بتاؤ آپ کہاں کہاں جاتے جو گھومنے
میں جاتا ہوں گھومنے بہت جگہ میں جاتا ہوں ایسے ہی ناؤ گاؤں واؤ گاؤں بائک پر گھومنے ایس بلوڈ
اچھا
ہاں جی وہیں سے گھومتے ہیں اور بائک کہ نہیں ہے بائک کو بھرنا ہے یہ سروس کروانی تھی اس کو بائک اس کو ب پیسے ہی نہیں دیتا
ہاں ہاں
ہاں جی ہاں جی ہاں جی
اور
اور اور بتاؤ آپ بھی کیا کرتے ہو آپ دن بھر آپ کب آئیں گی کوار کونئے ٹاسکس
کرتے ابھی پتا نہیں وہ فور تھاؤزینڈ سے ڈلتے میرے کو قرضہ چڑھ گیا ہے
ہاں ہاں آپ کو بہت قرضہ ہے آپ قرضے میں ڈوبے ہو
اور کیا
ہاں وہ اب تو نائٹ واس کو آنی چاہیے ی اور بہت پیسہ م ملتا ہے نا ان میں سے
کس میںیں
نئے ٹاسک میں نا جو ہم نے سروے کیے جو نئے سروے کیے نا ہم نے جو نا ہم نے نئے سروے کیے
شی د ن
بھائی کیا جس کے نا پیسے آئے ہیں آپ کو سروے کے
ٹرانسکرپشن
ہاں اسی کو سروے کہتے ہیں
اس کو ٹرانسکرپشن کہتے ہیں کیا ہوگا
ہاں جی اس کو سروے ہی کہتے ہیں ایک سروے کو روپئے تھا نا ہے اس کو سروے ہی کہتے آپ کتنی انپڑھ ہو کیا کرتے ہو آپ بہت آ نپڑھ
ہاں آپ کی طرح
ہاں اور کب آئیں گے اور آنا ہی چاہیے ویسے ہی ٹسک اب کشمیری میں
نہیں اردو میں ہی وہی آ جاتے ان میں بڑا مزہ آتا تھا کرنے میں
ہاں آپ کشمیری میں آئیں گے ویسے وہ انلمیٹیڈ ہونے چاہیے میں دن رات وہی کروں گا پھر
اچھا
ہاں جی ہاں جی ہاں جی اور بتائیے آپ کی حال ہے آپ کے بھی
میم بس بڑییا پت تواقع
اچھا جی آپ کے آپ کا پنی وتی ٹھیک ہے
ہاں شکر الحمد اللہ
اچھا اچھا اچھا
ہاں
اچھا اچھا اچھا اچھا اور بتاوا آپ ہی کیا آپ تو ادھر سے کچھ نہیں بول رہے ہو توب سے تو میں ہی بکھ رہا ہوں یہاں سے
میں بول رہی تھی آپ کو بھی جانا تھا کہیں گھومنے
ہاں جاؤں گا کل ان شاء اللہ نہیں دو اس کو بائک پھر جائیں گے کل ان شاء اللہاں اور پھر بہت مزہ آیا گ نال میں
اچھا اب کل ننییال جو ہو گے
ہاں جی ہ بہت مزہ آئے گا پھر وہاں پر
اچھا پھر وہیں سے کہیں گریز وریز نکالنا تھا
ہاں گریز کہاں نکلوں گا پیسے ہی نہیں ہے مو کہاں سے نکل وں گا ہاں جی چلے بل انڈر اور کیا پڑھتااہوں گا میں اور آپ بھی بتاؤ کیا کیسا چل رہا ہے آپ کی یہ جرنی
میری جرنی بہت اچھی جا رہی ہے
اچھا اچھا اچھ بہت اچھی جا رہی ہے آپ کی یہ نہیںاں چلو ٹھیک ہے آپورٹس وورٹس کھیلتے ہو کھ
ہاں ہاں میرا ٹ
کیا ہے آپ کا
بولا میرا ٹور بھی چلتا ہے نا ٹور اینڈ ٹریول
اچھا اچھا اچھا ٹور این ٹریول بھی چلتا ہے
جی
کتنا کتنا کتنی انکم ہے آپ کی
ارے فی الحال ابھی میں نے اسٹارٹ ہی کیا ابھی وہاں سے کچھ نہیں آیا ہے ابھی ادھر سے ہی جا رہا ہے
اچا ایسے ہی جا رہا ہے جانے تو جانے یہ ہوتا ہے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے
اور بتاؤا
یہ ہر ہاں پہلے اسٹرگل کرنا ہوتا ہے پھر د خدا محنت کا فل
ہوں وہ بات ہے سچ
جب وہ دیتا ہے تو چپل پھاڑ کے دیتا ہے
چپل پھوڑ کے
ہاں
چھاپڑ
آپ کو چپ آپ کو یہ سمج نہیں آئے گا اونچے آلے میں
اور بتاؤ آپ کو کیا آپ کے آپ کا اسکول کا کیسا جارہ ہے سب
اسکول میں تو گرمیوں کی چھٹی ہے
اچھا
اس لیے موج میں موج شوج میں
تو جاننا کاب
جانا ہے ٹیوزڈے کے دن
اچھا
ہاں جی
چلو اچھی بات ہے
ہاں جی آپ کو کب نن حال جانا ہے
ہم کل جا رہے ہیں
اچھا اچھا کل کون کون جا رہے ہو
ماما میں اور میری دیدی
ماما میں میری با کو نہیں لے جاؤ گے
ہاں وہ دیں گے نا اگر ان کو ہواڑ تو آئیں گے
اچھا اچھا اگر نہیں آیا ہوں تو
ہاں
اور آیا نہیں ان کو موڑ تو
اگر نہیں ہوا موڑ تو نہیں آئیں گے
اچھا جی یہ بات ہے ہاں
ہاں جی
اوکے اوکے
ہوں
ال حوال ہے میں بھی بیٹھتا ہوں میڈم جی
اوکے اوکےوکے